السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد اللہ وک س ہیں
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بٹ کچھ لوگوں کے صبر نہیں ہوتا
اوکے
جی جی جی انسان کو م صبر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے انسان جو آپ چاہ رہے ہو انسان وہی کر رہا ہو
ایک
جی جی بے شک بے شک اور آپ بتائیے آپ کیسے ہو کیا حال ہیں آپ کے
الحمد للہ ہم بھی اچھے ہیں ہمارے گھر کے بھی سارے اچ آپ بتائیے آپ کی شہزادی
اجتک خر اللہ ربی مین کلی زمبین تو وہ ہی جی الحمد للہ اللہگت شکر ہے سب بہترین سے بہترین ہے سب اچھے خاص ہیں
جی ہماری ڈھابی جان اچھی ہے
تو یہ تو آپ آپ کے بھائی سے پوچھیے آپ کی بھبھی جان کیسی ہے میں تھوڑا بتااں گا اس چیز کو وہ زیادہ بیٹر بتا پائیں گے جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ جو بھی بات فرماتے ہو درست فرماتا بہت اچھا لگتا ہے مجھے سپی کے نام سے کتنے تو
بتائی ہم کیا کر رہے ہیں کھانا وغیرہ ہو گیا آ کے چائے پکوڑے ہو گئے
الحمد للہ الحمد للہ
آپنے گھر پہ کوفتے بنائے گا نہیں
کیا
آپنے گھر پہ لوکی کے کوفتے بنائے کہ نہیں
نہیں نہیں نہیں مجھے پسند ہی لگتا بت خراب لگتے ہیں مجھے ہمم بالکل
فرمائیے کیا چل رہا ہے موسم کے حال چال بتائائے
زندگی کی باگدڑ چل رہی ہے
بھگدڑ مت چلائیے آرام سے چلائیے
وہی تو گہ رہا نا میں کیا چلاؤوں آرام سے تو بتاؤ زندگی آرام سے چلوؤ یا بائک آرام سے چلو
آپ سے کانا زندگی کی بھاگ دوڑ چل رہی ہے ہم نےا بھاگ دوڑ مت چلائی ہے آرام سے چلائیے
اچھا کیا چل رہا ہ ج آرام سے تو بتاؤ زندگی کو
آپ کہہے ہو نا زندگی کی بھاگ دڑ چل رہی ہے ہم زندگی کی بھاگ
ارے میں نے محنت تو بول دیا میں نے تو بولیا اب میں یہ تھا پو رہا ہوں کیا چلانا مجھے دھیرے یہ تو گائڈ کرووں
باگ جوڑ کو آرام سے چلانا ہے
بھاگ دوڑ کو چلانا ہے کہ آرام سے یہ کیس چلتی ہے یار
ابھی آپ سرچ کیجیے گا گوگل پہ آپ کو پت لگ جائے گا بالکل بالکل
گوگل سے بولو ہاں گوگل بھیا یہ گوگل بھیا میری ایک فرینڈ تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھاگ دوڑ کو آرام سے چلو یہ اب مجے رہا ہوں چلانا نہیں آتا پلیز مجھے اسے آرام چلانا سکھائیے
بالکل بالکل آپ یہی پوچھیے گا زندگی کی بھبگ دوڈ آرام سے کتے چلتی ہے
جی جی جی جی تو پھر بتا دے گا وہ
ہاں بتا دے گا
آپ نے بھی ٹرائی کیا تھا کبھی
اے تو ہم نے سھا ایکسپریمٹ آپ ہی کریں
استغفر اللہ کتنی مطلب مطلب مطلب ہی ہو گیا نا انسان آج کل کا اپنے مطلب کے لیے ایکسپائرمنٹ دوسرے سے ہو رہتا ہے بھائی خود کرنا چاہیے ایکسپائرمنٹ ہمیشہ
نہیں نہیں دوسروں پہ گھر تو اچھا ہے نا جو رسک ہوگا دوسروں پہ ہوگا اپنے پہ نہیں ہوگا نا
ارے رسک میں تو مزہ ہے جو رسک لے گا وہی تو ماؤنٹین ڈیو پیے گا
ہاں تو آپھر ہم نے اس کو بولا ہے آپ مجھے بالکل خرچ اسح کر کے دیں اس پہ آپ مجھے بتائیں کیا کیا مطلب بتایا ہے اس نے
اچھا نہیں اور میں نہیں بتاؤں تو پھر آپ کا آپ کا ایکسپرمنٹ غلط ہو جائے گا پھر
ج پہ ٹرائی کریں گے ٹرائی تو ہم کریں گے
اچھا پھر آپ ٹرائی کرو گے تو وہی تو کرو میں آج آپ ابھی ٹرائی کروں نا تاکہ میں تو رسک میں نہ جاؤں میں تو رسک سرم گو سدھر جاؤ توڑی کبھی خود پہ بھی ٹرای کر لیا کرو
نہیں نہیں اپنی زندگی ہم نہیں ڈال سکتے نا
اچھا واہ کتنے سوچار کتنے اچھے وچار ہیں آپ کے میں بہت ہی زیادہ پریرت ہو رہا ہوں آپ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مطلب کن الفاظوں میں آپ کی تاریخ بیاں کروں مجھے فاضی نہیں مل رہے
الفظوں میں آپ کرنا چاہتے ہیں کرے ہمارے کان دس گئے ہیں
کان آپ کے طرف گئے ہیں کیا م اچھا اچھا بٹ مجھے الفاظی نہیں مل رہا نا آپ کے لائق جن جن الف فاجوں سے میں آپ کی تعریف بیاں کروں وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے
ب کچھ افس مل رہے ہوں گے آپ کو تاریف لائک اس سے کچھ نہ کچھ کریے تاریخ تو کریے جو آفال آپ کو مل رہے ہیں اس پ میں کچھ نہ کچھ تعریف تو کریے
پھر تو مجھے تو وہ گانا یاد تھا میں یہاں پہ گا نہیں سکتا
میا
اس لیے ان شاء اللہ آپ کو کبھی تاریخ بیاں کریں گے
آج بھاابھی نے کی بنایا تھا کھانے میں آر کھان نہیں کیا پار
د مطلب انسان ہے نا انسان بہت ہی اچھی پرورتی کا ہوتا ہے
آپ سے پوچھا کہ آج آپ نے کھانے میں کیا کھایا ہے
اچھا ہاں تو ی یوں کہو نا میں نے کھانے میں آج کیا کھایا تھا وہی بتایا تھا نا میں نے آپ کو ٹماٹر مرچ والی سبزی
ٹماٹر مرٹ کی سبزی ہم بھی بنائیں گے ٹرائی کریں گے گھر پر
او اچھا اچھا کیا کہ ٹرائی کرو گے آپ
ٹماٹر مرچ رزی
جی
اٹر اور مرچ کی سبزی
او اچھا اچھا بنا لو گے آپ مجھے لگ تو نہیں رہا کہ بنا لوگے اچھا اچھا بھا بھیھی جان سے ملنے پھر آپ کو یہیں آنا پڑے گا
کوئی بات نہیں ہم آ جائیں گے
ہ مین سم مین آپ ہی نہیں جائے
آپ آپ ایک بار کہ تو صیح کہ ہم ملوا رہے ہیں ہم تو آ رہ ہی آ جائیں گے ٹرین پکڑ کے
آ جؤ ٹھیک ہے ملا دوں آج ہی ملا دوںا آؤ پھر آپ آؤ نا آؤ نا مکر گئے نا مجھے پتا تھا مکر جاؤ گے مجھے پتا تھا مکر جاؤ گے
آپ نے کہا کہ میں مذاق کرتا پھر تو وہاں سے پھر کوڑا جائے گ نا
نہیں نہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہ رہا ہوں میں سیریسلی ہوں میں کبھی مزاق کرتا ہی نہیں ہوں تو لگ گئی تمہارے چکر میں
دھیان آپ کہاں لگا رہے ہیں
دھیان میرا مائنڈ میں پت نہیں
بتائے مجھے کہاں جا رہا ہے آپ کییشے مت لیجیے آپ کو اور بتائیے
نہیں بتاؤ نا کہاں جا رہا ہے
بھابھی جان آپ سب ملوائی دیا بھابھی جان سے آپ یہ سوچنے میں لگے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ نہیں سوچ رہا ہوں میں آپ بالکل غلط جا رہا ہوں آپ کی جو دشا جو پرورتی وہ مجھے ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آ رہی
نہیں کبھی آئے آپ کھانے پہ بھاابھی جان کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے
جی جی آپ پہلے آئیے ہمارے گھر میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو پھر ان شاء اللہ ہم آئیں گے پ پت چلے آ پتہ چلے آپ کال کی طرح ہی ہمیں اپنے پیارے پیارے الفاظوں سے بنا کے کچھ کھلا دیں اس میں کسی پروڈکٹس کا یوز نہ ہو تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا نا صحت کے لیے صحت بگڑ جاتی ہے اس سے
آپ کے نیٹورک ایشو ہو رہے ہیں آج
میرا نیٹورک ایشو ہے رہا میرا نیٹ ورک ایشو ہوتا ہی نہیں ہے
اپ
جی
اب صحیح آ رہی ہے آواز
اچھا اچھا ارے وہ کیا آج ایئر فون نہیں لگائے نا اسے
جی جی اور بتائیے کیوں کب آ رہے ہیں آپ آپ آپ آپ نے کہا تھا میں عید پر آ رہا ہوں باوی جن پہ لیکن اب عید پر بھی نہیں آئے پھر آپ نے کہا م محرم پر آ رہا ہو آپ محرم پر بھی نہیں آئے اب ہم آپ ہمیں ایک لاسٹ ڈیٹ بتائیے گ آپ کب آئے بائی جن کو لے کر ہم آپ سے بار بار نہیں پوچھیں گے
بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے ارے اور کچھ بھی کہا ہوگا آ بولیےپ بولیے آپ ب بولتے بولتے تھک جاؤ گے بہت کچھ کہا ہوگا میں نے یار
نہیں نہیں آپ نے یہ کہا تھا پہلے آپ نے ہمیں عید کا وعدہ کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے عید تو کاافی جد آ رہی بہت سامان لائے آپ نے کہا ہم ٹرین میں ہیں آپ نہیں آئے اس اس کے بعد آپ نے کہا محرم مر دن آئیں گے پھر آپ نے سامان وغیرہ لائے پھر آپ نہیں آئے اب آپ بتائیے کب آئیں گے
اچھا اچھا آپ دو چار بار اور سامان لائیے اپنا راشن چلائیے ان شاء اللہ جب آپ کا راشن ختم ہو جائے گا انشاء اللہ پھر تب آئ گے ہم
ا
جی جی کیونکہ آپ کی جو مطلب ہے نا یہ آپ راشن کی ڈیٹ بتا رہے ہو کہ میں مہینے میں دو بار رسن لاتی ہوں جی تو وہ اپنے لیے لاتے ہو نا آپ اچھا نہیں لگتا نا یار کسی کو مطلب بنا بلایا آ جانا من میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اوپر کے من سے بلا جاتا اس جگہ نہیں جا میں
آپ کو کئی بار بلایا ہم نے آپ سے کہا پارٹی جان کو لے کر آئے عید پر آئے
اگر آپ من سے بلاتے تو میں آ جاتا نا
مار
صرف آپ نے دکھاوٹی من سے بلایا تھا مجھے
بھابھی جان کو لے کر آئے اپنے شرادے کو لے کر آئے شرادی کو لے کر آئ
اتنا بھی سیلفز نہیں ہونا چاہیے انسان کو
مت نہیں
نہیں نہیں نہیں نہیں آپ بولنے سے کیا ہوتا ہے جب وقت ہے تب تو آپ نے بلایا ہی نہیں اب تو پھر وہ کہنے سے تو وہ بلایا تو پھر وہاں جانا نہیں چاہیے انسان کو ایسا بڑے بزرگوں نے کہا ہے
ہم نے عید پر بلایا آپ کو آپ عید پر نہیں آئے ہم نے محرم میں بلایا محرا میں نہیں آیا اب اس میں ہماری تو غلطی نہیں ہے نا
آپ نے اس سے پہلے جب آپ نے کہا تھا کہ آپ آ جائیے تو میں ایک بار آیا بھی تھا شاید تو اس وقت آپ میرے کو ریسیو کرنے ہی نہیں آئے
آپ نے میں کالونی کی ہوگی
جی کال کی ہے میں نے آپ وہ دیکھ سکتے ہو آپ کو ڈیٹ اور ٹائمنگ ساری بتا دوں آپ کو ین مس کال کی ہے میں نے
زیاد ہو گیا ہی
زیادہ نہیں ہوا ہے یہ کم ہی ہوا ہے زیادہ کروں گا تو آپ سن نہیں پاؤ برداشت نہیں کر پاے
اچھا جی چلیے ٹھیک ہے اور پھر ملاقات ہوگی باقی ان کے ساتھ اللہ حافظ